السلام علم وعلیکم السلام اور سب
اور سب خیریتھ سے ہے ہاں جی خدا کی رحمت آپ بتائیے آپ کے گھر میں سب کچھ خیریتھ
ہاں جی ہاں جی اللہ کا رحم ہے ہم نے کہا چلو آج آپ سے فون کرنا تو آپ سے کچ چھی لیں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نئے نئے جو اسکلس بچے سیکھتے ہیں وہ کتنا ضروری ہو گیا ہے بچوں کے لیے سیکھنا
ہاں یہ تو دیکھیے بالکل آپ نے صحیح فرمایا یا کہ زندگی میں صرف آپ کو اگر کسی بھی کامیاب ہونا ہے کوئیسی چیز میں بھی کامیابی پانی ہے تو آپ کو صرف ڈگری نہیں چاہیے آپ کے اندر اسکل بھی ہونی چاہیے ہنر بھی ہونی چاہیے اگر آپ کے اندر کسی بھی چیز میں ہنر ہے تو آپ کسی بھی کام کو کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں آپ محرت حالی کر سکتے ہیں دیکھیے ہر انسان کے اندر اپنا ایک ہنر ہوتا ہے چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو ضروری نہیں ہے کہ صرف دنیا میں پڑھائی ہی کافی ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کو ہنر ہونا بھی بہت ضروری ہے تاکہ آپ ہر تکنیکی گیان کا لائب اٹھا سکے ہنر وہ دولت ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا جو عمر بھر آپ کے ساتھ رہتی ہے
بالکل ٹھیک فرما یا آ نے ہنار جو دیکھو اگر ہم کوئی ہمارے اندر ہنر ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ جیسے جو لکڑی کا کام کرتے ہیں یا کوئی موچی ہوتا ہے یہ بھی ایک طرح سے دیکھو ہنر ہی ہوتا ہے اگر انسان کے اندر ہنر ہوتا ہے تب وہ ان سب چیزوں سے پیسہ کما سکتا ہے اور آج کل آپ نے دیکھا ہے بچے جیسے ڈیجیٹل تل مارکیٹنگ انفراس کا کورس کرتے ہیں یہ بھی ہمارے دیکھو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہمارے کو کتنی مدد کرتا ہے ہمارے کاروبار کو آگے بڑھانے میں
جی یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کی ہنر جو ہے وہ کسی بھی چیز میں آپ حاصل کر سکتے ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا میں ہے یا آپ دیکھیے آپ کے اندر ایک چھوٹا سا ہنر ہاتھ کا ہنر بھی ہے جو آپ ہاتھ سے اچھی کڑھائی وغیرہ سب کر سکتے ہیں یا امبرائڈری اگر آپ کو آتی ہے تو آپ اپنا جو بزنس ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کے اندر ہنر ہے تو آپ اپنی کسی بھی چیز میں کامیابی حاصل کرنے آپ اپنے ہنر کو آپ اپنا ایک شوق نہ بنا کر آپ اپنا اس کو و چائی بھی بنا سکتے ہیں نا کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارا کیونکہ ہنر وہ روشنی ہے جو ہر اندھیرے راستے کو منزل تک پہنچاتی ہے دیکھیے اگر آپ کے ہاتھ کسی بھی چیز کا ہنر ہے خدا نہ خاستہ کبھی آپ کو کوئی تکلیف ہو پر کبھی ایسا ہوتا ہے کی کئی بار ہمارے کو کوئی تکلیف آتی ہے تو اگر ہمارا جو ہنر ہوتا ہے وہ ہمارا ساتھ دیتا ہے ہم اس کو یہ کر آگ منزل تک پہنچ سکتے ہیں بڑھاوا کر سکتے ہیں تو مطلب ہم تو یہی کہنا چاہیں گے کی ہنر جو ہے وہ ایک روشنی ہے جو آپ کی اندھیرے میں اجالا لانے کا کام کرتی ہے
بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے دیکھو اگر انسان کے اندر ہنر ہوتا ہے اگر اس کے اندر دیکھو آپ نے کہ جیسے کہا ہنر سیکھنے کی کوئی ہماری عمر بھی نہیں ہوتی اگر ہنر اگر ہم نے کچھ سیکھنا ہے تو آپ دیکھو کئی بار ہم جو اپنا گھر کا کام کرتے ہیں اس سے بوریت ہو جاتے ہیں اگر ہمارے اندر کچھ کا نیا کام کر سیکھنے کی وہ ہوتی ہے تو ہم جیسے ہاؤس وائف ہیں ہم بھی سیکھ کر آن لائن بھی اپنا کچھ بزنس وغیرہ کر کے اور اس سے ہم اپنا اچھا خاصا آپ نے دیکھا ہوگا پیسہ بھی کما سکتے ہیں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کڑھائی وغیرہ کرتی ہیں یا سلائی یا بنائی کرتی ہیں وہ بھی دیکھو ایک طرح کا ہنر ہی ہوتا ہے ہمارے لیے اللہ کی ب سی بھی ہمارے اندر نعمت ہوتی ہے کی ہم سیکھتے ہیں اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں الگ الگ طرح کے ہنر آپ نے دیکھا ہوگا جیسے لکھنوی لوگ ہنر لکھنوی سیکھتے ہیں لکھنوی کڑھائی ایک ہماری بہا پارمپارک کڑھائی ہے جو ہم آگے سیکھتے ہیں ہم آگے اپنے کسی بچوں کو بھی سکھاتے ہیں تو اس سے ان کے اندر ہنر ایک طرح کا آتا ہے
بالکل صحیح فرمایا دیکھیے ہم تو آپ کو یہی کہیں گے ہمیں ایک شاعر یاد آئی شاعری یاد آئی مقدر موقع دیتا ہے مقدر موقع دیتا ہے لیکن منزل وہی پاتا ہے جو اپنے ہنر کو محنت اور صبر سے تراشتا ہے مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس ایک ایسی پونجی ہے ہنر ایک ایسی پونجی ہے جو صرف نہ روزی روٹی کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ اس کو عزت اہمیت اور بلند مقام پر پہنچاتے کیوں کہ اگر آپ کے اندر کوئی چھوٹا سا بھی ہنر ہے تو اگر آپ اپنا ویوسائے کر رہے ہیں وہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے آپ اگر یہ سوچیں گے کہ ہمارے لیے یہ والا کام شرم کا ہے اگر آپ محنت سے اور اپنے ہنر سے روزی روٹی کما ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک بلندی کا کام ہے کہ آپ کسی بلندی پہ پہنچ رہے ہیں ہم تو آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ ہنر کو دبائیے مت اپنی ہنر کو کیونکہ ہنر ایک ایسی دولت ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا چور چوری تو کر سکتا ہے آپ کے تن دھن کی آپ کے من کی نہیں کر سکتا وہ آپ کے ہنر کی چوری نہیں کر سکتا
بالکل ٹھیک فرمایا دیکھو جو ہمارا ہاتھ کا ہنر ہوتا ہے اس کو تو آپ نے بالکل جیسے کہا کہ جیسے پیسہ پھر بھی دھن دولت چرا لیتے ہیں ہنر کو تو دیکھو کبھی بھی ہم کوئی چرا بھی نہیں سکتا اور اب ہم اگر ہم چلو کسی بھی سمئے اس کا استعمال کر کے آپ نے دیکھا ہوگا اپنے کاروبار کو اپنے ویوسائے کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں اگر ہمیں کوئی جیسے بچے آج کل کے آپ نے دیکھا ہوگا ڈیجیٹل مارکیٹنگ وغیرہ کا کورس کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے بچوں کو ایک ہنر سائڈ بائی سائڈ ہم ساتھ اپنی انکم بھی کا بھی ایک سورس بن جاتا ہے
بالکل صحیح فرمایا دیکھیے آج کل کے دور میں جیسے آپ نے کہا کہ ہنر سیکھنا چاہیے کوئی بھی ہنر ہو ڈگری نہیں سیکھنی ڈگری تو دیکھو ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے اپنے اندر کی قابلیت کو پیدا کرنا بھی ضروری ہے جو ہمارے سماج اور ملک کو ترقی کا حصہ بناتی ہیں سنچار کولش کوشل نتیہ سمسیا سمادھان تکنیکی گیان صحیح کا صحیح استعمال کرنا ہنر میں آپ کو دیکھو ہنر جو ہوتا ہے وہ انسان کو بھیڑ سے بھی الگ نکھارتا ہے وہ آپ کے ویکتیگت کو نکھارتا ہے آپ کا شارییرک وکاس بھی کرتا ہے آپ کا مانسک شا وکاس بھی کرتا ہے آپ کے اندر ایک کانفیڈنٹ لیول آتا ہے جس سے انسان آگے ترقی کے راستے میں چلتا ہے کیونکہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خاص سہلیت ضرور ہوتی ہے جسے بس پہچاننے کے لیے ہنر ہونا چاہیے اگر ہم محنت کرتے ہیں تو ایک دن ضرور کامیابی حاصل کرتے ہیں
بالکل بالکل آپ نے یہ بالکل بلکل تو ٹھیک کہا دیکھو اگر ہمارے اندر ہنر ہوتا ہے اور اگر ہم محنت اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں کوئی بھی کام کرے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنی برکت بھی بخشتی ہے تو ہم تو کہتے ہیں آج کہ آج کل کا ٹائم دور ایسا ہی ہے کہ ہر انسان کے کے اندر دیکھو کوئی نہ کوئی چھپا ہنر تو ہر انسان انسان کے اندر ہوتا ہے جیسے کئی لوگوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں بھی لوگ کیا کرتے جو ہمارے امی جان یا ہماری خالہ وغیرہ ہوتی تھی وہ آپس میں بات بھی کرتی تھی اور کر روشیاں بھی ڈھونڈتی تھی اور وہ بھی دیکھو ایک طرح کا ہنر ہی ہوتا تھا یا سلائی کڑھائی کر لینی بیٹھ کے اس سے کیا ہوتا تھا آپس میں بات چیت بھی ہو جاتی تھی اور ہم ایک دوسرے کو سیکھا بھی لیتے تھے
یہ تو آپ نے بلکل صحیح کہا کہ فنکار کی پہچان اس کے لباس سے نہیں ہوتی فنکار کی لباس پہچان اس کے لباس سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے ہنر سے ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ پہلے کی جو ہماری بزرگ لیڈیز ہوتی تھی یا گھر کی لیڈیز ہوتی تھی وہ کام کرتے کرتے بات کرتے کرتے جو کروشیاں بنتی تھی ان کو انہوں نے اپنا ویوسائے بھی بنایا ہوا تھا نا تو وہ ان کی ہنر کی پہچان تو تھی کیونکہ اور وہ ایسا ہنر تھا وہ اپنی آنے والی جنریشن کو بھی دیکھے گئی وہ اپنے آنے والی بہو بیٹی ان سب کو بھی بانٹ کے گئی تو ہنر تو وہ نعمت ہے جو بانٹنے سے اور بڑھتی ہے مطلب انہوں نے کااٹا اور اس کو بڑ تو دیکھیے کتنا بڑا انہوں نے کام کیا جس سے ہنر سیکھ لیا اس نے زندگی جینے کا سب سے انمول سلیقہ سیکھ لیا کیونکہ اگر آپ کے اندر ہنر ہے تو آپ زندگی جو ہے وہ اپنی بہترین طریقے سے جی سکتے تے ہیں اس کو سلیقہ ٹھیک کر سکتے ہیں
بالکل بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا ہنرس ہوتا ہے انسان کے اندر تو ہنر سے انسان اپنے دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار کہ ہنر سے پیسہ کما کہ ہم اپنے شوق کو بھی پورا کرتے ہیں اگر ہمیں کہیں جیسے بچے ہوتے ہیں جو اسکول جاتے ہیں کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا ان کے اندر بھی کتنا ہنر ہوتا ہے اور وہ سائڈ بائی سائڈ اپنے ارننگ کر کر اپنے امو ابو مدد بھی کتنا کرتے ہیں اور اس میں بھی دیکھ کو کتنی مدد اپنے اممی ابو سے گھر چلانے میں کتنی مدد کرتے ہیں ان سب چیزوں سے
بالکل دیکھیے آپ خود ہی سوچیے نا دیکھیے اگر ایک ودیارتھی ہے اگر آپ کو پتاہ ہے کہ آپ کے گھر پہ کمائی کا اتنا سادھن نہیں ہے تو ایک ودیارتھی کیا کرتا ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ جیسے ٹیوشن لے لیتا ہے گھر جا کر بچوں کو پڑھاتا ہے یا اپنے گھر بلا کر بچوں کو پڑھاتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے ایک اپنا ہنر ہی تو نکھار رہا ہے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ ہنر انسان کی سب سے بڑی پونجی ہے محنت اس کے کی سب سے بڑی طاقت ہے تو خود پر یقین اس کی سب سے بڑی جیت کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہنر جو ہے وہ انسان کی بہت بڑی پونجی ہے اور طاقت بھی ہے تو ہم تو آپ سے آخر میں یہی کہنا چاہیں گے کہ اپنے ہنر کو نکالیے اس کو پہچانیے اور اس کو مضبوط کریے محنت سے چلیے آپ سے بات کر کر بہت اچھا لگا خدا حافظ